ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں ج ٹھیک کر رہ
شکر اللہ کہاں سب ٹھیک ہے
شکر شکر
کیا کر رہے ہیں
میں میں ابھی تک یہ کر رہا تھا ایکسرسائز اب بستر میں اترا
اچھا ٹھیک
شکر ادا کرتا ہوں آج صبح میں پارک میں گیا تھا اور وہاں بہت سے لوگ ایگزرسائز کر رہے تھے مجھے لگا کہ آج ہم اگزرسائز کی اہمیت پر بات کرتے ہیں
بہت اچھا موضوع ہے آج کل لوگ صحت کے مسائل کا شکار ہیں اور ایکسرسائز ان مسائل سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے
بالکل ایگزرسائز صرف جسم کو ط طاقتور نہیں بناتی بلکہ دماغ کو بھی تازہ رکھتی ہے جب انسان روزانہ س ایکزرسائز کرتا ہے تو اس کی انرجی بڑھ جاتی ہے
میں نے بھی سنا ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے اسٹریس اور ٹینشن کم ہوتی ہے جب انسان واک کرتا ہے یا جگنگ کرتا ہے تو اس کو موڈ بہتر ہو جاتا ہے
یہ بالکل درست ہے۔ ڈاکٹر بھی روزانہ کم از کم تیس کیلوریز استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ منٹ ایکگزرسائز ضروری کرنی چاہیئے
اسسائز کی بہت سی قسمیں ہیں جے واکنگ جاگنگس سائیکلنگ سوئمنگ اینڈ یوگا وغیرہ
ہاں اور ہر شخص اپنی عمر اور صحت کا مطابق ایکسرسائز کا انتقبال کر سکتا ہے
میرے خیال میں سب سے اہم ایکسرسائز واکنگ ہے اس کے لیے کسی خاص سامان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی
بالکل روزانہ صبح کی وات انسان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے تازہ ہوا بھی ملتی ہے اور جس بھی متاحرک رہتا ہے
آج کل موبائلس اور کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ل کم حرکت کرتے ہیں اسی وجہ سے موٹاپا اور دوسری بیماریاں بٹ رہی ہے
میں تمہاری بات سے یہ تو وہوں اضافی کرتا ہوں جب انسان سارا دن بیٹھ کر بیٹھ کر گزارتا ہے تو اسے تو اس اس کے مسلس کمزور ہو جاتے ہیں
اکسرسائز دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے
ہاں اور بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتی ہے
کیا تم روزانہ ایکسرسائز کرتے ہو
میں کوشش کرتا ہوں کہ روز صبح آدھا گھنٹہ واک کروں اور کچھ سٹریچنگ ایکزرسائز بھی کرو
بہت اچھی بات ہے میں اب کچھ عرصے سے یوگا اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر رہی ہوں
تمہیں کوئی فرق محسوس ہوئی
جی ہاں مجھے پہلے جلدی تھکان محسوس ہوتی تھی لیکن اب میں زیادہ ایکٹیو محسوس کرتی ہوں
یہ ایگزرسائز کا ہی نتیجہ ہے جس طرح مشین اس کو ٹھیک کر چلنے کے لیے
جی جی ہلو ہلو ہیلو
ہلو ہاں ہلو بلے بلو ہلو
بس
میں تو کر رہا ہوں بات
جی کیا بتا رہے تھے جس طرح مشین کو
جی میں بتا رہا تھا جس طرح مشین کو ٹھیک چ چلنے کے لیے مینٹینینس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسان کے جسم کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے
م ک بہت خوب کہا تم نے ایکزرسائز سے ہڈیا اور مسل مضبوط ہوتی ہے
اور بچوں کے لے بھی ایکسرسائز بہت ضروری ہے اس سے ان کی خواہشما بہتر ہوتی ہے
آپ اتنا آرام سے پڑھ رہے ہو بالکل آج کل بہت سے بچے موبائل گیمس اور موبائل گیمس میں مصروف رہتے ہیں اور کھیل کود سے دور ہو گئے
یہ ایک فکر کی بات ہے آؤٹ ڈور گیمز یہ ایکزرسائز کا ایک بہترین ذریعہ ہے
ٹ فٹ بال بیڈمنٹن اور ہاکی جیسے گیم صحت کے لیے مفید تو
اور اور ان سے ٹیم ورک اور ڈسپلن بھی سیکھنے کو ملتا ہے
ایکسرسائز ہے انسان جو کانفیڈینس بھی بڑتا ہے جب انسان خود کو فٹ محسوس کر تا تو اس کا اعتبار بھی بڑھتا ہے
انسان زیادہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے روزمرہ کے کام انجام دے سکتا ہے
کچھ لوگ سمجھتے چسرسائز صرف جوان لوگوں کے لیے ہے لیکن ا ل میں ہر عمر کے لوگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں
صحیح کہااں بزرگ آ افراد بھی ہلکے واک اور ڈاکٹر کے مشورے سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں
میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ زیادہ خوش اور پرجوش نظر آتے ہیں
کیونکہ ایکسرسائز سے جسم میں ایسے ہارمونس پیدا ہوتے ہیں جو خوشی اور سکون سے سکون کا احساس د دیتی ہے
اسی لیے ڈپریشن اور انینزائٹی میں مبتلا افراد کو بھی ایکسرسائز کا مشورہ دیا جاتا ہے
ہاں لیکن ایکسرسائز کرتے وقت احتیاط بھی ضروری ہے
بالکل شروع میں زیادہ سخت ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے
اور ایکسرسائز سے پہلے وارم اپ اور بعد میں کول ڈاؤن بھی کرنا چاہیئے
اسے مسلس انجری سے محفوظ رہتے ہیں
پانی پینا بھی بہت ضروری ہے خاص طور پر ایکزرسائز کے دوران
جی ہاں پانی کی کمی سے تھکان اور کمزوری محسوس ہو سکتی ہے
اور ایک بات ایکزرسائز کے ساتھ صحت مند غذا بھی ضروری ہے
بالکل اگر انسان ایسرسائز کرے لیکن غذہ گیر صحت مند ہو تو مکمہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا
پھل سبزیاں دودھ اور پروٹین والی غذا صحت کے لیئے مفید ہے
فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنکس کا زیادہ استعمال صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز اور متوازن غذا ایک دوسرے کے ساتھ ہے
بالکل دونوں مل کر صحت مند زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں
اسکولوں میں بھی ایکزرسائز اور سپورٹس پر توجہ دینی چاہیئے
ہاں اس سے طالبہ جسمانی اور ذہنی دونوں کے طور پر مضبوط بن
تمہارے خیال میں لوگ ایکزرسائز سے کیوں خطرہ آے ہیں
اکثر لوگ سستی یا وقت کی کمی کا بہانا بناتے ہیں
صحت اچھی نہ ہو تو پھر دوسرے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں
بالکل صحت ہی اصل ڈولتینا
مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہر شخص کو روزانہ کچھ نہ کچھ جسمانی سرگرمی ضروری کرنی چاہیے
میں بھی اس اس بات سے متفق ہوں چاہے واک ہو سائیکلنگ ہو یا کوئی کھیل ہر صورت میں فائدہ ہے
جی ہاں آپ جاتی ہو کبھی ایگزرسائز کرنے
میں چاہتی تھی پہلے اب نہیں جاتی ہوں
آ کیوں نہیں جاتی ہو
کیونکہ میرا تب یہ ویٹ زیادہ تھا آج نہیں ہے میرا ویٹ زیادہ
اچھا ٹھیک تب کتنا ویٹ تھا اور آج نٹ
مجھے تب تھا الگ لگ بھگ سکسٹی ایٹ میتھی
ہاں ہاں اس کےتا ہے
آج مجھے سکسٹی ففٹی نائن ہے جی
ٹھیک ٹھیک مطلب پھر تو میں
آپ کا ویٹ کتنا ہے
میرا یہی کوئی سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن
اچھا ٹھیک ہائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے نا زیادہ
جی جی ہ کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ
جی آپ جاتے ہو صبح ایکسرسائز کرنے
ہاں روز شام کو بھی چاہتا ہوں جی میں آپ کو تو پتا ہی ہے
ہ جم جاہتے ہوپم روس جی میں کیا کرتے ہوں آپ اگر آپ صبح بھی جاتے ہو شام کو بھی جاتے ہو ایک ہی جگہ جاؤ نا پھر
کھیلنے
اچھا اچھا ٹھیک کہاں پھر فرینڈس کیوں کیائے گ ساتھ جاتے ہو
ہاں فرینڈس ہما گراؤنڈ میں جاتے ہیں
اچھا ٹھیک کتنے بجے
ہم جاتے ہی ساڑھے چھ صبح کے
اچھا ٹھیک وہاں سے آ کے پھر اسکول
جی ہاں
پھر اسکول کی ایکسرسائزز
جی جی پھر وہاں سے آگے درس کا پھر شام کو جم پھر سونا شام کو
اچھا اچھا
ہاں اس کی گفتگو کی مجھے ایکسرسائز کی اہمیت اور زیادہ سمجھ آئی ہے
مجھے بھی ایکزرسائز صرف ایک مشغلہ نہیں بلکہ صحت مند زندگی کا ضروری حصہ بھی ہے
تو پھر ہم دونوں آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے
انشاء اللہ اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے
بہت اچھی بات ہے
اللہ ہمیں صحت مند اور طاقتور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے
آمین چلو شکریہ آج کی گفتگو بہات مفید رہی
شکریہ اور میری بھی اپ سے کی گفتگ کو بہت مفید اور میں کل سے ایکسرسائز کر رہی ہوں جاؤ گی
جی ہاں اور بات کرنے میں بھی بہت زیادہ مزہ آیا ہے نا
ہاں ہاں اور اس کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے نا باتوں سے گفتگو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسی لیے پڑھ کے پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے دن بھر بعد گفتگو بھی کرنی ہوتی ہے جس سے کچھ سیکھ کہ
جی چلو اللہ
اللہ حافظ